السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں بس شکر اللہ کاا
مجھے لگا تھا یہ بھی نہیں اٹھ گئی
مجھے بھی یہی لگا تھا
لیکن اللہ کا شکر اللہ سے بھروسہ بہت بڑی تھیے
بالکل آج میں بہت بور ہو رہی ہوں چلو کچھ گپ شپ کرتے ہیں
گپ شپ تو اچھی بات ہے لیکن شرت یہ ہے کہ باتوں میں کوئی فائدہ بھی ہو
ہاں ہر بات میں فائدہ کہاں ہوتا ہے کبھی کبھی فضول باتیں بھی دل بہلاتی ہے
دل بہلانا الگ بات ہیں مگر ہر وقت مقصد باتوں میں وقت ضائع بب مقصد وات باتوں میں وقت ضائع کرنا الگ بات ہے
اچھا یہ بتاؤ فضول باتیں آخر ہوتی کیا ہے
وہ بات ہے جن سے نہ علم میں اضافہ ہو
اچھ
کی بالائی ہو نہ وقت کا صحیح استعمال ہو بلکہ صرف وقت ضائع ہو
جیسے گھنٹوں دوسروں کی زندگی پر تبصرے کرنا
بالکل یا بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلانا کسی کی برائی کرنا یا ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی مقصد نہ ہو
بالکل لیکن دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہو تو ضروری ہوتا ہے نا
ہاں ہنسی مذہق اگر شائستہ ہو کسی کی دل آزاری نہ کرے اور حد میں رہے تو وہ فضول نہیں بلکہ خوشگوار گفتگو رہتی ہے
کل میری ایک دوست دو گھنٹے تک صرف یہ بات آ رہی تھی کہ کس نے کون سا لباس پہنا تھا اور کس نے کس کو دیکھا
یہی تو مسئلہ ہے دو گھنٹے اگر کسی اچھی کتاب نئی مہارت یا گھر والوں کے ساتھ گ گزارے جائے تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے
بالکل میں بھی کبھی کبھی موبائل پر ویڈیوز دیکھتے دیکھتے وقت بھول جاتی ہوں
یہی فضول مشغولیات آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہیں پھر انسان ضروری کام بھی ٹالتا رہتا ہے
تو کیا ہر وقت پڑھائی کرنی چاہیے
نہیں آرام بھی ضروری ہے لیکن آرام اور وقت ضائع کرنے میں فرق ہوتا ہے
وہ کیسے
اگر تم آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی باتیں کرو چہل قدمی کرو یا کوئی پسندیدہ مشغلہ اختیار کرو تو یہ ذہنی تازگی ہے لیکن کئی گھنٹے بے مقصد گفتگو میں گزارنا یہ فضول باتوں میں شمار ہوگا
کبھی کبھی ہم بہنیں بھی بیٹھ کر پرانی باتیں یاد کرتی ہے
اگر ان باتوں سے خوشی ملے رشتے مضبوط ہوں اور کسی کی برائی نہ ہو تو وہ اچھی گفتگو
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں
ایسے لوگ اپنی اصلاق بھول جاتے ہیں انسان کو دوسروں کے بجائے اپنی بہتری پر توجہ دینی چاہیے
آپ مجھے بتائیے کہ فضول باتوں کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے
سب سے بڑا نقصان وقت کا ضائع ایک ایسی نعمت ہے جو واپس نہیں آتی
کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے
کیونکہ دیش سوچ سمجھ بولے گئے الفاظ دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں
اس لیے امی ہمیشہ کہتی ہے کہ ہاں کم بولو مگر اچھا بولو
بالکل اچھا الفاظ اچھے الفاظ انسان کو پہچان ہوتی ہے انسان کی پہچان ہوتی ہے
اگر کوئی دوست بار بار فضول باتیں کرے تو کیا کرنا چاہیے
موضو بدل دو کسی مفید بات کا آغاز کرو نرمی سے کہو کہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں
کب کبھی کبھی خاموش رہنا بھی مشکل لگتا ہے
خاموشی اکثر اکثر غیر ضروری باتوں سے بہتر ہوتی ہے خاموش انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتی ہے
لیکن آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ ہر چھوٹی بات پر لمبی بحث شروع کر دیتے ہیں
ہاں اکثر بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا صرف وقت اور ذہنی سکون ضائع ہوتا ہے
تو کیا ہمیں ہر پیغام کا جواب دینا ضروری نہیں
نہیں ہر بات میں شامل ہونا ضروری نہیں سمجھداری یہی ہے کہ صرف مفید اور مثبت گفتگو میں حصہ لیا جائے
مجھے لگتا ہے میں بھی روزانہ کافی وقت بے مقصد چیٹنگ میں گزار دیتی ہوں
اگر تم اگر آپ روز صرف ایک گھنٹہ بھی بچا لو تو اس میں نئی زبان سیکھ سکتی ہو کتاب پڑھ سکتی ہو یا کوئی ہ ہنر سیکھ سکتی ہو
واقعی وقت کی قدر کرنی چاہیے
بالکل کامیاب لوگ وقت کو سب سےفکی سرمایا سمجتے ہیں
بالکل آج کی گفتگو سے مجھے سمجھ آیا کہ ہر ہنسی مذاق فضول نہیں ہوتا مگر بے مقصد اور نقصان دہ باتیں واقعی نقصان پہنچاتی ہیں
یہی اصل بات ہے اچھی گفت تگو عام علم بڑھاتی ہیں رشتے مضبوط کرتی ہیں اور دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں جبکہ فضول باتیں وقت ضائع کرتی ہیں اور کبھی کبھار غلط فہمیاں بھی پیدا کرتی سردی
کوشش کروں گی کہ کم بولو مگر سوچ سمجھ آج کل بولوں
اور میں بھی ایک کوشش کروں گی کہ ہر مرض لس میں مثبت اور فائد امد بات
بالکل شکریہ آج کی بہت تو نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا
خوش رہو یاد رکھو کہ اچھے الفاظ سڑکے کی طرح ہوتے ہیں جبکہ فضول باتیں صرف وقت کی نہیں بلکہ کبھی کبھی تعلقات بھی ضائع کر دیتے ہیں
بالکل انشاء اللہ آج سے میری کوشش ہوگی کہ میری گفتگو میں نرمی سچائی مقصدیت ہو
یہی عادت انسان کو دوسروں دوسروں کے دل میں عزت بھی دلاتی ہے اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے
صحی کہا آپ نے میں انشاء اللہ پوری کوشش کروں گی کہ میں اپنی اپنے آپ کو یا اپنے وقت کو فضول باتوں میں کبھی ضائع نہ کروں اور ہمیشہ اچھی بات تے کرو اور وقت کی وقت کا فائدہ اٹھاؤں
بالکل اچھی بات ہے یہی یہی اچھی انسان کی پہچان ہے
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
یہ جو آپ نے کہا یہ بہت اچھا آغاز بھی ہے اور اب دوسروں کو بھی یہ سکھا سکتی ہے
بالکل بالکل میں آج میں پوری کوشش کروں گی کیا وسے اور دوسروں اپنے دوستوں کو بھی یہی بات ہوں گی کیونکہ دوست کو یہ زیادہ عادت پجی کہ وہ اکثر جو ہے وقت تضاع کر ہیں فضول باتوں میں ہنس مذاق اڑانے میں اور زیادہ تر دوسروں کے کے بارے میں بات کرنے
مجھے لگتا ہے کہ عورت تقریبا سب کو لگے گا کیونکہ اگر ہم
آپ کو میں نے بھیجا ہے کچھ
آپ شاید بھول گئی ہے آپ کو پتا ہے اچ س تو اچھا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کبھی کا
کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم فضول باتیں چھوڑ دے تو زندگی کتنی مختلف ہو جائے گی
بالکل مختلف سب سے پہلی تو تو تو ذہن ہلکا ہو جائے گا کیونکہ غیر ضروری باتیں دلوں دماغ پر بوجھ بن جاتی ہے
کیا وا کئی باتوں کا ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے
ہاں جو باتیں ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہی ہمارے خیالات بن جاتی ہے اگر باتیں منفی ہو تو سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے
اس لیے کچھ دنوں سے مجھے بے چینی سی رہتی ہے شاید زیادہ فضول گفتگو کی وجہ سے
ممکن ہے خاص طور پر وہ باتیں جن سے شکایت حسد یا دوسروں پر تنقید ہو دل کا سکون چھین لیتی ہے
بالکل میں نے محسوس کیا ہے کہ جب ہم کسی کی اچھائی کی بات کرتے ہیں تو دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے
یہی تو خوب سرتی ہیں اچھی گفتگو کی اچھے الفاظ صرف سننے والے کو نہیں بلکہ کہنے والے کو بھی فائدہ دیتے ہیں
لیکن بعض مح محفلو میں اگر ہم خاموش ہی خاموش رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولتی کیوں نہیں
لوگوں کی باتوں سے ڈر کر فضول گفتگو میں شامل ہونا عقل مندی نہیں خاموشی بھی ایک طرح کی سمجھداری ہے
کبھی کبھی زیادہ بولنے سے انسان اپنی عزت بھی کھ دیتا ہے ہے نا
جو شخص ناپ توول کر بولتا ہے لوگ اس کی بات کی قدر کرتے ہیں اور جو بولتا ہی رہتا ہے بولتا ہی رہتا ہے کہتے ہیں بولتے رہنے دو یہ ایسی عادت ہے اس کی
کیا فضول بات یہ تعلقات کو بھی خراب کر سکتی ہے
ہاں اکثر رشتے بے سوچ سمجھی الفاظ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں ایک غلط جملہ برسوں کی محبت ختم کر دیتا ہے
اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ زبان پر قابو رکھا کرو
چھوٹی ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے کبھی کبھی غصے میں انسان ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا بعد میں افسوس ہو جاتا ہے
اس لیے غصے کے وقت خاموش ا کیا خاموشی اخ کیئت کرنا سب سے بہتر حل ہے
کیا کہ اب کسی کی غیر موجودگی میں اس کے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی
یہ بہت صاف رہتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے
کف فضل باتوں سے بچنے کا کوئی آسان طریقہ ہے
ہاں سب سے پہلے اپنے مقصد کو یاد رکھو ہر گفتگو سے پہلے سوچو کیا یہ بات
اور اگر وہ بہت فائدے مند نہ ہو تو
تو یا تو خاموش رہو یا گفتگو کرو کسی اھی صفت موڑ دو
کبھی کبھی مذاق میں بھی حد پار ہو جاتی ہے
مذاق وہی اچھا ہے جس پر سب مسکرائے کسی کا دل نہ دکھیے
بالکل صحیح بات بولی آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بات منوانے کے لے بہت بولتے ہیں جر ہوتا ہے نا وہ جاہر لوگ آدے
ہاں بالکل اصل بات یہ ہے کہ وزن الفاظ میں نہیں بلکہ سچ اچائی میں ہوتا ہے
آپ سے بات کر کے لگتا ہے جیسے دل ہلکا پکا ہو گیا وہ
مقصد کےس سکھ ہے ہاں صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں
آج میں نے سیکھا کہ فضول باد یہ چھوڑنا دراصل اپنی زندگی کو سنوارنا ہے میں آج سے پوری کوشش کروں گی کہ میں فضول باتیں بہت کم کروں اور سچائی سچی باتیں اور اچھی باتیں کروں
بالکل چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ